وعلیکم السلام بھائی جان اور سب کہ رہ تھ
ہاں سب بڑھیا کھیر ہے تمہیں ال تال کی مہربانی تھی تو بڑھیا اچھا کھانا مل گیا آج
کھانا کس نے بنایا سر آج کھانا تو ادھر
کالا ادھر ہی تھا وہ تھوڑا بہت کیا وہ صبح گائے وائے کو روٹی ووٹی دیتے نا تو اس
ہاں مطلب بب جی نان نہیں تو مطلب تھڑی
ہاں محسوس تو کیا محسوس تو ہوتی ہے مگر امی جان کو بولنے گ امی جان دے دیں گی بنا کے
اچھ جیسے آپ کی کلا گان چلی جائے گی شام کو تو پھر دقت رہے گی اور کیا وہ ن جسے بھی ایک دو دن یہ رک جاتا نا تو آپ فائدہ لیتے ے کانا ہونے کی دق دوسری بچے بھی ان کے بچوں کے سات مسغول رہتے تو ویست رہتے
ہاں تو آج تو یہاں پہ ہے ہی کل جائے گی تو پھر کیا دو تین بعد میں پھر ایسا ہوگا میں بھی چلا جؤں گا جے پوری تو وہ جے پوری ہے جو وہ وہاں سے ٹریننگ کر کے جے پور آ جائے گی شام کو
ہاں وسے کرو تیرا یا چودا ہو جاؤ گ
کہ کالا جان کا گھر ہے ہی اور سسرال ادھر چ ہے ہی میرا تو
ہاں تیرا سٹرڈے پ جاؤ گے سنڈے پ جاؤ گے
نہیں اس کو جائ فرائیڈے کو جؤں گا میں جؤں گا تو ایک نمترن تیاری یہ کیا یہ کیا کسی کے کار کررم تھا تو وہ نہیں اس کو بارہ گ ہ چلا جاؤں گا تو پھر کیا ایک دو دن بعد وہ بھی آ جائے گی شام کو پھر بس میں بیٹھ کے
جاؤ گ ایک چھوٹے ن سے
چھوے چھوٹےاپ سب کوے کےےاؤ گا بڑے نہیںاپ سب کو تو
ہاں وہ تو ہاں وہ تو بڑا ادھر تو رک سکتا ہے ب ار وہ تو بڑا ہے نا تو تو کھیلنے میں کرنے میں نہیںیا چل جائے گا اس کے
ہاں
اور امی جان وغیرہ سب بڑھیا خوب ج رت میں ہے نا
ابھی تو صاب آنا نہیں ہے ان کے لاالے پ تو وہ ہے
کا ہے نا کچھ بھی ہو جائے مطلب ہےا ابو جان کا اور امی جان کا تو خیال رکھا کرو کوئی بات نہیں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے
آپ کوسا بتاؤں گا آپ دو دن سے بجی تھے نا نی نا پرس نہیں پت
اچھا اچھا ان کے جو بھی ہے کیونکہ ان کی دوا دیا سے ہمارے کو کھانے پینے کو ملے گا ان کی دیا سے ہی بھگوان
اپ تو رکھتے اپنا کام ہے کانا رکھنے ابھی دیک انہوں نے وہ مائلے نہیں بنایا لیکن ان کے لیے تو بنایا انہوں نے تو اپنا تو کام ہے کھانا بنا کر رکھنے کا وہ لوگ کھا لو ان کی اچھا کے انسار جو من کہ آپ کو تو کیا کریں ان کو ان کےپر تو وہ جانے ہیں آپ چھ کر ج س چ کر جسے میں جڑ ب ان کی یہ کام رہتا ہے میلا ہوغ ساری ماری کا ہی کام چلتا رہ
آواز بھی آ رہی کچھچھ گھچھ گھس گھس گھھ
سے بات کر رہے ہیں اب بات کیا باتیں ہوگی یہ تاری ماری تو یہ تاری ماری والی بات ہی چل گئی ن کی کیا
پھر
مہیلاؤں کے تو ایسے ہی رہتا ہے اور کون سی کام کی بات کریں گے
ہاں صح بااب جان کو سمجھنا چاہیے بات ت گھر میں میرے کو اچھا نہیں لگتا جیسے اگر میں میرے سامنے کسی سے میں میرے پریوار بات جائے تو اچھا نہیں لگتا مے کو بہتچھ سات تھا تو ایسے ببھی جان کو بھی ایسے دھیان رکھنا چاہیے
کیا کر
ایسے چلتا رہے گا کیا
ایک دن کرائیں گے رے یار ان کو ہے نا مطلب نا محترمہ کو ان کی بات ہے ایک دن تھانے ٹائم میں پھر محترمہ مطلب ہے نا تھوڑا ٹیکل کرے گی ان کو
ارے یہ سمجھیں گے یہ اتنی ٹیڑھی پہنچے جیسے پہنچ کو اپ باندھ دینا سال ڈیڑھ سال کے لیے تو بندی رہےی جب تک وہ مطلب سدھی رہ گی جیسے اس کو اپ کھول لیں گے نا وہاں پہ ٹیڈی کی ٹیڈی ہو
نہیں نہیں نہیں کچھ پربھؤ پڑ جائے تو اچھی بات ہے
اب آپ کو امید لے تو آپ ٹرائی کر لیں نا آپ
تو میں تیار کیوں میرا تو میرا تو کیا م کیا تھوڑا جیو لانا درد ہوتا ہے ایسے یار کیکہ میرا ب میرے بھائی جان کے سھ میں ایسی است ہو رہی ہے تو میرا تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے یار کیونکہ اپنا پنسا محسوس ہو مت م ہوتا ہے میرے کو ایسے ایسا ہوتا ہے کیونکہ کچھ دنوں سے اپنے ساتھ میں تو کچھ ہوتا ہی یار
تو آپ بھی کر لینا ٹرائی ہونا میرے کو تو تو بھائی ایک پرسینٹ بھی ن ہ
آپ تو سولہ اگو سولہ کوو کرائ گے کو آ تو کیونکہ وہ ہے نہیں آ پہ تو میں پاس میں رہوں گا تب
ہونا ان کے مجھے پت ہے ج آپ تو بالکل بھی فرق پڑنے والوں سے نہیں ہے صاحب دوسر پرکار یہ ہے کیونکہ سمجھاؤ اس کان سے سنیں گے اس ٹائم بولیں گے بالکل ہاں ہاں ہاں ہاں بس وہ توڑی دےی لیے میں بولتا ہوں ابھی میں ای اسے سے بولتے ہیں نا ہاں ہاں بالکل سوری سوری سوری کی دھیان رکھو گے اور پھر وہ ایک دو گنٹے بع بچوں کی طرح مطلب وہ جسے بچے رہتے ہیں نا کچ بولتے سمھاتے بھول جاتے ہیں ب
تھوڑی بائیب جان مطلب میرے ساب سے تھوڑی بولا مطلب بوڑے بڑے سوبا کے سے م ہوگ شاید ہے نا ایسے ہے نا صباحؤ نارمل صباح ملبہ بھی جان کاا ہے نا
لگتا تو نہیں ہے بھائی جان اور تر راٹے لگتا یہ بن کو تو خطرناک
میرے سگر صبح نارملی ہو گیا یار اس لیے تو ایسا ہو رہا ہے یار صبح
کبھی کسی ٹرپ کے ساتھ چلیں گے نا وہاں دیکھنا پھر پھر پتا چلے گا
اچھا اچھا اچھا اچھا
مطلب وہ شہر پنی ہے لیکن تیز تراٹ ہے ہاں نہیں ایسے ہوس آپ اس کو باہر بیچ بھی دو نا تو میں جیسےہلے سبزینے لے کے جاتا تھا اچھے سے سبزی لینے نہیں آتی تھی ایک جگہ جہاں رکے نا وہ ہی لے لو میں ان سے بولتا تھا پہل پوری سبزی منڈی میں گھومو ہے نا اور ہاں پہ سب جگہ باؤ پہنچتے ہوئے چے جاؤ پھر آتے ٹائم جا جا آپ پوھا نا کم میں وہاں لے کے آیاؤ ابھی کیا کرتے تھے جااں ان کو مطلب جک ہی رکے نا ہم
مطب یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں گھومو پہلے
ارے مہیلایں مہیلاؤں کی تو خوبی یہی ہوتی ہے مول باؤ کاغ
ارے مہیل بہت چالک ہوتی کبھی کبھی سٹی یار ان کو ایک چکر دیکھا یار یہ مطلب کیا بھ بھی جان کیا جے پور کے طرف رہی نہیں ج ب طرف رہتی جے پور کی طرف کی عورتیں بہت نیچرل ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ پوری پوری چیزوں کو نچوڑ کر کے
ارے سبھی جگہ مہلایں جو ہوشیار مہییں ہوتی نا سب ان کی یہی کاشت رہتی ہے لیکن ان کی ب جان کے تین بیٹ ابھی ان کے باہر گیا ہو ان کو لگنے نہیں دیکھی دور بہت خراب ہے
اچھا اچھا
تو انہوں نے باہر کی ہوا لگنی ہی نہیں دیھی بالکل
ہاں اچھا اچھا اچاا
تو یہ تییر درار تو ہے سوبھؤ سے لیکن باہر کی ہوشیار پرنی ہے تو سبزی لینا میں ان کو ٹکتا تھا میں ایک بھی کیوں لے لےا اگلی بار سے ایسا نہیں ہونا چاہیےنا واپس بھیج دوں گا پھر میں ایسے کر کے کم سے کم ہر بدھوار کو مطلب ہاتھ لگتا تھا میں لے لے کے گیا جا کے ان کو پھر میں نے سیکھا مول بھؤ
اچھا ہر بدوارو ہٹواڑا لگتا ہوگا اب
ہاںاں ن مارے تمو کیا اسی مطلب جب لگتی نا اسی میں کیا ہے میرے دوست کی دکان ہے تو اس کی دکان پہ میں بیٹھ جاتا تھا اس کی دک ہےوپر بیٹتا تھا میں اس پہ پوری نظر بھی رہتا تھی کہاں کہاں جاری کہنی جاری میں دیکھتے بھی دیتا تھا اور ب بار میں لگتا تھا ن ایک جگہ پ لینے لگی میں پٹاٹ مال کو سے اٹھ کے اس کے پاس نکل بھی جاتا تھا تو اس پرک مطلب اسٹارٹنگ میں میں نے تو بہت تھوڑا یکل کر کر کے فارڈ کیا پھر میں نے اس کو
اچھا اچھا اچھا ایسے ہوتا ہے ددھر سدھار تو
ارے پ نہیں یہ تو نارمل ہے ار سبزی لیتا ہوں سب کو آتا ہے یار
ہ ہمارے تو کیا م تو میں نا جو وہ ایسی نہیں ہے چنٹ بھی نہیں ہے بولی بھی نہیں ہے مگر وہ سمے کا سمے کا سدپیوگ کرتی ہے وہ
نہیں وہ کیا یار باہر ہمیشہ گئے اٹھے بیٹھے ہیں نا جیسے ابھی چھ اچھ دن کی ٹرینگ ہے اب وہ رستان یہ میل ہے وہاں ملے گی سب سے بات چیت گپتگووںگی تو انہوں نے کیا باہر کیا کام کیا کو باہر کی نوالج ہے تو وہ ہو شیار ہے
ہاں تو پھر وہ کیا وہ وہ کیا کالج وغیرہ یہ اس سے راستان جو مطب ونیورسٹی سےیم وہ ایم اے راجستھان یونیورسٹی سے میں ہ تو یار ہا ابھی میری تو ایک اور مان پس ہوئی ہے ہ
گاؤں رہتےے بس ایگزام دیاتے تھے لسٹم میں جو بھی ان کے وہوا لڑی لے کے جاتے تھے وہ وہ بھی واپس لے آتے تو کالج ہی نہیں جانتے تھے وہ میں تو انہوں نے بھی کوٹا سے کی ہے یہ یہ تو پھر بھی ان کے گاؤں سے ہی تھے لیکن وہاں سے کی لیکن ایم اے میں وہاں ایک د بھی نہیں رہے لاسٹ ٹائم ایزام دلانے جاتے تھے وہ بھی ان کے بوو کے لڑکے کیونکہ ایک بار میں مارچ چلا گیا تو میں نے ان کو لے گیا اا کیا ہے ان کے کالج میں ایسے ہیں کہ گرلس کالج ہے تو اس میں کیا ہے بوئز کو جانے نہیں دیتا
اچھا اچھا ہاں صحی ہے
بولا جاؤ آپ میں باہر کھا ہوں آپ مار سٹ لے آؤ تو یہ مار سےٹ لینے اندر نہیں جا سکی
ا وہ اس سے کھلا ہوا نہیں نہیں یار
نہیں جیسے ہاں کورج میں دو چار بار چل جاتے ہیں تو یہ جانتی ہے کہ وہ رہتی ہے پ جا ہی نہیں پائے میں نے بولا ٹھیک ہےپ گاڑی میں بیٹھو میں ہی جاتا ہوں پھر جیسے جیے میں نے اس گارڈ سے بات چیت گپتگو کر کے ریکویسٹ کر کے پھرکارا میرا گارڈ دکھا کے بہن کاج بیٹو انک ایسے کر کے ت اندر گھسا پھر میں مارشٹ لے کے آیا
صی
ہو تو وہ کہ باہر کبھی نک کلے کرے نہیں نہ تو نالج نہیں ہے باہ
ہ نہیں نہیں وہ مطلب اس کو نہیں اتنا ہونا بھی چاہیے ی لیڈیز اس کو تھوڑا بہت خود کا جیسے گھومنے پھرنے کا تجربہ ہونا چاہیے ہاں جیسے ابھی ہے نا ان سے
اب بات تم سے کری ہے تو بات ت چ کرتی کرتی کرتی تمہیں کب بییکھ دے گی تمہیں پتا نہیں چلےا
ہاں ایسا بھی ہے
ا ت خ تھاا نہ و
ہوں
وہ جہاں جاتی ہے نا دو پانچ جنوں کے نمبر لے کے آتی ہماری بھگی جان
ارے یار تمہاریے میں بھی جانتا تز ہے ار وہ تمار شلاا پوری کو کوئی ہا شل ر گا ہے وہ
ہاں بہت بہت خطرنا مطلب اتنا میٹھے بولیں گے کہ بھائی جنا آپ ملو گے نا تو آپ کون لگے گا یہ تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں لیکن تو جیسے گھوم کے سیڈوں تک نکلا تیری برائی شروع ہو جائے گی
اسسیے بھی روڈتے ہونے چاہیے یہ بھائی کال مکمل ہو گئی یہ کال ہو گئی ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی جان آپ کر لو چاہو دو دو کال آپ ہاں ک ابھی کرو تو ابھی کر لو آپ
چلو ٹھیک ہے کل ابھی کر لیتے چل اٹاور کیا ہے نا ٹھیک ہے کرتا ہوں خد حفظ